ویکم وال كم السلام جی
کیسے مزاج ہے آپ کیا آب ٹھیک ہے
بس شکر اللہ کا آپ سنائیے
میں گھر
جی جی ابھی کھانا کھا کے ہی چڑھا میں اوپر ابھی ابھی ہی کھانا کا کے
ٹھیک ہے جی بات ہے
اور باقی سب ہاں ٹھیک اچا کا سالن تھا
ہاں
ہاں میں نہیں با لیکن آج مجھے ذرا دیر ہی
ٹھیک آج ہمیں ساگ ساگ انہیں بنایا تھا ماما نے تو اسی کے ساتھ آج کھانا کھایا اور وہی پرانا ہی تھا اپنا ہی سالن جو املی لگا کے
آ گئے ہیں
نہیں جی میں تو تنگ نہیں آیا مجھے تو مزہ آ رہا ہے اور کھانے میں آج ہم نے ریسٹ دیا تھا تو اسی کی وجہ سے آج ہم نے ریسٹ کیایا تھا اس کی وجہ سے آج تو اتنا مزہ نہیں آیا کھانے میں آج ہمیں میٹ نہیں بنایا تھا تو وہی ہوا
پھر آپ کی نینا
اور آپ بتائیے جی ابھی تو میں نے اس بارے میں نینا سے بات نہیں کی اور ان دونوں سے میں ابھی بات کروں یہاں سے جا کے آپ نے مجھے یاد دلایا تو اصلی میں مجھے آپ یہ بتائیے کہ ہم تین ہوں ہاں وہ
آپ کے گھر تو بارہ بجے بھی ابھی صبح ہی ہوتے
جی جی گیارہ ایک بجے بھی صبح ہی ہوتی ہے مطلب ابھی صبح شام نہیں ہوئی ہوتی ہے جی جی اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ جی جی رات ہونا یہاں مشکل ہوتی ہوتا تو اب راسٹ پہ ہم تھوڑا سا دیر تک بول دیتے ہیں چلو اب ہو گیا ہے تھوڑا اندھیرا تو اب رات مان ہی لیتے ہیں ہم ہمارا ایسے حالات ہو جاتے ہیں میںم گی کہہ رہا تھا کہ
ہاں
بس میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا کہہ رہا تھا میں میرے تو یادداشت تھوڑی کمزور ہو چکی ہے تو اسی کی وجہ سے ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں میں
جیب کیا
جی اور جو جی جی صحیح صحیح اور جو یہاں پر وہ ایک دوست رہھے ہیں ابدال ہم جی یہاں پر بیٹھے تھے اور ہم پرچوں کے متعلق ہم نے بہت سارے مشورے کیے جی جی جی عبدال بھی یہ ابھی نہیں یہاں پر پر ہے مطلب وہ تھے مغرب کی نماز کے بعد سے ہم مجھے لگتا ہے دس بجے تک یہی پر تھے تو ہم نے بہت سے ایسے مشورے کی ان پرچوں پر جو پرچے ہم کر رہے ہیں تو انہیں پرچوں پر انہیں پرچیوں کی تیاری پر ہم نے اتنے مشورے کیے کہ ہم نے ان سارے جو ان میں جو بھی ہمیں اس سیکھنے کے کو ملا تو پھر ہم نے پپور پہ مشورے کر کے ہم بہت چیزوں کی نچوڑ پہ پہنچے تو ہم اس نچوڑ پہ پہ پہنچے کہ جو ہم نے جن پرچوں سے ہم نے شروع کیا تھا جو سب سے بڑے والے پرچے ہیں جو مجھے لگتا ہے بیس پچیس پرچے آپ نے بھی کیا کیے ہوں گے بیس پچیس میں نے بھی ے ہوں گے جو میرے پرچے تو ختم ہو چکے ہیں تو ان پ پرچوں مجھے لگتا ہے کہ ابھی میرے ان پرچوں کے تو امتحان کے وہ جو نتائج ہے وہ تو آ گئے جو مجھے میں نے آپ کو بولا تھا صبح صبح ہی آ گئے پر جو والے پرچی مجھے وہ ان پرچیوں میں مجھے ابھی بھی دکھا رہا ہے کہ وہ استاد ابھی وہی مطلب وہ دیکھ ہی رہے ہیں استاد ابھی وہ دیکھ ہی رہے ہیں وہاں پر چیک ہی کر بھیی ہے
ٹھیک وہ دھیرے دھیرے ہو جائے گا نا جی جی اس میں وقت لگتا ہے
جی یا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جو مجھے پرچوں کے نتائج آ چکے ہیں کیا وہ آدھی ہی آئے ہے یا ابھی کچھ آنے باقی ہے جی ان پہ ہم تھوڑا مشورہ ا گور و فکر کر رہے تھے آپ کون سے والے پارچوں ب جی جو نہیں نہیں نہیں جو پہلے سے ہی ہم نے بیس پچیس پرچی جو ہم نے خالی کیے ہیں جو اصل ال اصلی جو پرچے ہے انہیں پرچوں کے بارے میں ٹھ جی تو انہیں پرچوں کے بارے میں یہ پتا چلتا ہے مب بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے جی وہ والے پرچے نا جو مطلب ابھی بھی ہم ایک پرچہ کی پرچی کی تیاری کر
جو آپ کے ختم ہو گئے
وہی پرچا جی جی جی جو میرے پرچے ختم ہو چکے ہیں انیں پرچوں کی میں بات کر رہا ہوں تو مجھے یہ بتا یہ کہ ان پرچوں کا جو مجھے نتا تائج ہے وہ تو مجھے مل گئے پر کیا وہ نتائج میرے پورے پرچوں کے مل گئے یا پھر میرے آدھے ہی پر چونکی مل گئی کیونکہ وہاں پر
وہ وہاں آپ کو اچھا
جی جی
چ
د خرا اچھا میں ہاں وہی تو مطلب یہ دکھا رہا ہے کہ میں نے جیسے میں نے ابھی تک تروبیس تیئیس سوری تیئیس پرچے میں نے لکھے ہیں ان تیئیسوں پرچوں کو مجھے دکھا رہا ہے کہ کہ وہ استاد اب دیکھ ہی رہے ہیں وہ پچی نتائج ابھی اس کے نہیں نکلے ہیں پر جو مجھے نتائج ملے جو آج صبح ہی مجھے نتائج ملے تو وہ نتائج کیا میں جان سکتا ہوں کہ وہ نتائج کیا ان تیئیس پرچوں کے آ چکے ہیں تو یہ تیئیس پرچے ابھی بھی ہو رہے ہیں یا پھر اور کچھ آ چکے ہیں کچھ حسہاب بھی آنے والا ہے جی جی
ت
تو ہم مجھے لگتا آپ کو بعد میں تیر سے بتاؤں گی اور مجھے ذرا اس نا تیر بھیج جی جی جی جی ہے جی آیا سمجھھیی کوئی بات میں آپ کو بعد میں یہ اس کی جو یہ ہے وہ میں آپ کو فراہم کر دوں گا تو پھر آپ مجھے یہ بع میں ار سے بتائیے گا کہ یہ چیزیں مطلب کیوں ہو رہی ہے اور مطلب ہم تو تھ تو بہت مطلب اس میں پورا جی ہم اس ہم اس والے سمندر میں پورا ڈبکی لگا کے پورا سطح کی طرف پورے نیچے چ والی سطح تک پہنچنے والے
جی ل میرا صبح سے دماغ خراب ہو گیا ہے گلا خشک ہو گیا ہے
جی جی جی جی کیونکہ آپ کو پت ہی ہے جی جی جی خراب ہو گیا جی جی بڑھیا بڑھیا بہت ا بہترین باتیں آپ کر رہے ہیں مجھے آپ کے دماغ سے پتا آپ کی زبان سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کا دماغ کا آج بہت استعمال ہو چکا ہے اتنے استعمال کی آپ کو عادت نہیں ہے
ایسا کچھ خاص کچھ کیایا نہیں لیکن مطلب میں تھک گئی ہوں
جی جی جی یہی ہاں یہ بات تو ہوتی ہی رہتی ہے کیونکہ اب بہت یہ چیزیں بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہم جس چیز میں بھی اترتے ہیں وہ چیزیں ہم پوری نچوڑ کے رکھ دیتے ہیں اور ایسی چیز کو نچوڑنا مطلب ہم تو مزہ آ رہا ہے جی ہمیں ان کے نتائج سے زیادہ ان چیزوں کو نچوڑنے میں مزہ آ رہا ہے ان چیزوں کی گہرائی یہ میں تیرنے میں مزہ آ رہا ہے جی جی جی کیونکہ یہ بہت زیادہ
ک آپ کی صلاحیتوں پہ مجھے بھروسہ ہے
جی جی ہے ہو آپ تو بہت ہی بڑھیا اپ تو بہت ہی عقللمند نکلے جی
بس میں رور نہیں کر رہی نا میں نے صبح بتایا تھا آپ کو
جی ہاں آپ تو گرور ہی نہیں کرتی جی بہت بہت بڑھیا آپ تو بہت اچھی ہیں جی آپ کا تو جوورا ہی نہیں ہے آپ کا دوسرا آپ کے جیسا تو دوسرا انسان ہی نہیں ہے واہ واہاہ
اور بت بتائیے آپ کیا چل رہا آپ کی بھائی
کیا چ رہا ہے آپ کی بائی جنگ گ جی میرے بھائی جان بھی بڑھیا ہے تو ان کے ساتھ جو ان کے فون کے ساتھ موبائل کے ساتھ جو بھی واقعات ہو رہے ہیں تو واقعات بہت دل دل کو تنگ کرنے والے ہیں جی کیونکہ جی کیونکہ کیونکہ جی جی برابر ہے جی جی بڑھیا آپ نے بہت ہی اچھا لفظ اس کے لیے استعمال کیا تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جن کے پاس آپ نے وہ جن کے پاس انہوں نے یہ اپنا جو موبائل ہے وہ لیا گیا تھا تو انہوں نے وہ چیز تو ٹھیک کر دی مگر اس کی وجہ سے دوسری بیماری اس میں لاحت ہو گئی ہے تو دوسری بیماری کو کا وہ جو فون والا ہے وہ تو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ کہ وہ میری وجہ سے ہوئی ہے پر جس اگر جب ہم نے دوسرے ڈاکٹر کے پاس وہ فون بیا تو وہ ڈاکٹر جی جی وہ ڈاکٹر ر کہ رہا ہے کہ یہ اسی کی وجہ سے ہے اب ہم کل اس ڈاکٹر کے پاس حکیم کے پاس پھر سے جائیں گے اور اسے نچوڑ کے رکھ دیں گے کہ یہ غلطی آپ سے ہوئی کیسے جیر ہاں جی جی جی جی بی جی میں میں تو اس کو کو میں تو اس کو اس کو جی جی میں تو تو اس کو لے کے جانے والا تھا مگر اس نے کہا کہ میں نہیں آؤں گا جی یہ بہت شرما شرما تھا جی اسکو اس کو اس کو بولنا نہیں آتا میں پھر اس کو اکیلے کھود گیا تھا مجھے دو جی ہاں یہ تھوڑا یہ تھوڑا مطلب شانت سوباؤ کا اس معاملے میں شانت ہے باقی چیزوں میں تو تو یہ بہت ہاں باقی چیزوں میں آ جاتی ہے نا اس کے اس کے لیے باقی چیزوں میں تو یہ پورا اترتا ہے ان چیزوں میں اتنا شرما آتا ہے تو پھر میں گیا تھا اس کے پاس میں نے اس کو تھوڑا نچوڑا وہاں پر کہ یہ ایسا کیا کرتے تے ہو ہاں یہ کیا میں نےاسل کو بولا کہ یہ کیا کرتا ہو کہ ایسا ہم نے ان کو دوسرے کے پاس لیا تو اس نے مجھے کہا کہ یہ اسی کی وجہ سے ہے اس نے تو کہا وہ مجھے وہاں وہ دے رہا ہے کہ ایسا نہیں نہیں ہے میری وجہ سے کچھ نہیں اور میں نے اس کو وہ بھی کہا کہ اس نے یہ چیز دیکھ کر کہی کہ میں تو تین ہی سو میں بیچتا ہوں آپ کو پانچ سو میں کس نے دی جی جی یہیں پر تھوڑا انی وہی رہتے ہیں انہیں کے تھوڑا میں نے اسی لیے تو نچوڑا تو اس کا کیا بولتے ہیں تو پھر میں نے اس کو یہ بھی بولا کہ کہ جی نہیں جی وہ وہ تو دوسرے وہ تو جاننے والے ہیں جی یہی پر کنتار کے پاس وہ آپ مسجد کے پاس ہوا ہے ایک
میں نے سوچا وہ تو نہیں میں نے سوچا وہ تو شک
جی نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں وہ تو وہ تو وہ تو بہت اچھا اچھے ان کی ان کے ساتھ تو میں اگر ہوتا بھی میں ان کے سھ میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں اس کا تھوڑا مجھے لگا تھا پہلے بھی اس کی تھوڑی ہمیںاں اس کی تھوڑی ہمیں جو محلہ ہے وہاں پہ بھی تھوڑی زیادہ اچھی اس کی جو تصویر ہے وہ نہیں بنی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے کل اس کو میں اچھے سے نچوڑ کیس کو میں پورا ہی ٹھیک کرواؤں گا جی بہت اچھے سے میں کل اس کی مرمت
دوفائی ا کرنی چاہیے نا
ہ جی جی اس کی مرمت میں کل اچھے سے کراوں گا نہیں نہیں نہیں آپ آپ کی ضرور آپ اتنی مرمت نہیں کرنی ہے زیادہ ہم مارپن نہیں کرنی ہے
تو ذرا اس کو ساتھ لے کے جائے گا اس کو گھر پہ نہیں رکھھیے گا
اس کو تو میں ہزار بار بول رہا ہوں کہ آپ ان چیزوں میں اترا کرے تھوڑا سیکھا کرے کہ دنیا کیسے چلتی ہے ے تو اپنے جب پرساد لے کے ہاں وہ تو ضرور ہی جانا ہے جی جی کیونکہ آج جب تک یہ نہیں بولے گا تو تب تک کیسے سیکھے گا آج آج چھوٹا مسئلہ ہے کل بڑا مسئلہ ہوگا کل کو دنیا تو پوری آپ مطلب چھوڑتی نہیں ہے دنیا آپ کو ایسے مسئلوں میں لے جاتی ہے تو آپ کو بولنا تو سیکھنا نا پڑے گا میں نے اس کو بولا نا کہ جی جی جی اس کو ابھی پت نہیں ہے کہ دنیا آگے کیسے آنے والی ہے ابھی تھوڑا اس کو اسی لیے تو میں اس کو میں نے اس کو کہا تھا کہ کہ میرے ساتھ آ خود جاؤ میں نے اس کو یہ تک کہا تھا کہ خود جب یہ وہاں جا کے آ گیا اور اس کہ وہاں سے یہ باتیں سن کے آ گیا تو یہ تو نہیں چلنے والا نا ایسے تو انہی باتوں کی وجہ سے تو پھر یہ مطلب چہرا ہے پیچھے س م آ گیا ہوگا نا جی جی ہاں وہ تو اسی لیے تو اسی لیے تو میں اس کو مطلب کل میں مگر اس کو پورا نچوڑ کے رکھ دوں گا کیونکہ جو اس نے حرکت کی ہے وہ اپر سے وہ تو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے اوپر سے اس نے دگنا دام لیا ہے پر سے دگنا دام لیا ہے تین سو میں دیتے ہیں اس نے پانچ سو میں دیا اور ہ سو روپے اور سو روپئے اس نے لیے مطلب تین سو والی چیز کو چھ سو تو ہمیں لگ گئے اور ابھی چیز بھی ہمارا ٹھیک نہیں ہوا اس سے زیادہ ہی خراب ہو گیا ہے تو یہ چیز تو میں تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں نا اس کو تو میں اس بات پر چوڑ کے رکھ دوں گا چھوڑوں گا تو نہیں میں اس کو جی جی مجھے جو پرانا فون خراب ہو گیا تھا نا جی میں نے ب کو دیا تھا پ اس مجھے کیا ہوا تھا بس دو تین سو روپے کی آئی سی جال گئی تھی جی اس کیاا جی نم ٹھیک کرایا نا اس نے بولا کہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا اس کو تین سو روپے کی آئی س جال گئی تھی اس نے پھر کچھ کیا ہے یکنیش جی جی جی گولی مارنے کا من کر رہا ہے پھر آپ تو اس کو بولا کچھ